السلام علیکم وعلیکم السلام کیا خیرت ہے بہن
سب ٹھیک ہے بہن اپنا بتائیے
کیا کر رہی ہو ہاں اپنا بھائی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے
کچھ نہیں آپ کا کال آیا تو بات کر رہے ہیں سوچ رہے تھے کہ بھوک لگا تو کچھ کھانے کے لیے ہوٹل سے لانے کے لیے جا رہے تھے
اچھا کیا لاؤ گی ہوٹل سے تم
ارے ھو ہوٹل میں بہت چیز بنتا ہے پکوڑی انڈا جام سنگھاڑا میٹھا میری بہت سار چیز رہتا ہے نیمکی وغیرہ بہت سا چیز کھانے کا
ہے نا تو وہیں لانے جا رہی تھی
ہاں
ہاں اچھا تو ہم کال کر دییے ہے نا
ہاں چلیے تو آپ سے بات ہی کر لیتے ہیں دس منٹ
ہاں شام میں بہت زور سے صحیح میں بھوک لگ جاتا ہے رے ہم کو بھی بھوک لگا ہوا ہے ابھی اور دن تو ہم منگوا لیتے تھے کبھی چاؤومین کبھی وہ چکن چکن لولی پاپ ایک ملتا ہے
ہاں
وہ ادھر منگوایا کبھی گول گپا کل تو گول گپا بنایا تھا بہت مزے دار
کل وہ کپپا بنایا تھا
ہاں کلیکٹر میرا کلیرا بھائی آیا تھا چھتیس گڑھ میں رہتا ہے تو بڑے دن کے بعد آیا تھا ہم لوگ کے یہاں تو بڑے دن پر ملاق بات ہوئے اسی سے بڑا اچھا مل لگا مل کے بات چیت ہوئی بہت دیر بیٹھا پھر ہم لوگ بہت سارا ناشتہ کیا ساتھ میں کھایا پیا اپنا دکھ درد بانٹا پھر وہ بہت دیر تک روکا پھر ہم لوگ اس کو روک رک رہے تھے تو کل گپ چپ بنایا تھا تو اس کو بھی کھلایا آگے اچانک سے تو پھر اور ہاں اور باقی ناشتہ واشتہ تو تھا ہی سب چیز دیا تو پھر کھایا پھر تھوڑا دیر رکا ایک دو گھنٹہ رکا پھر کھانا وانا کھا کے چلا گیا بول کہ گیا ہے پھر آئے گا اب یہیں ہے اب ہم لوگ کا ننحال ہے نا ادھر تو سب کے یہاں گھومے گا وہ
اشا ایسا بات ہے
ہاں اس کا سسرال بھی ادھر ہی نہا ہے تو سب جگہ رہ رہا ہے اور سب ٹھیک ہے بہن ابھی تو ہم تھوڑا فارغ ہوئے ہیں مصروف تھے کچھ کچھ کر رہے تھے کام
اچھا
تو اب ہم کو بھی لگی ہے زور سے بھوک تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاںاں سوچ چ رہے ہیں کہ ایسا کیا چیز منگوائیں ہم لوگ تو ریسٹورینٹ والے کو فون کر دیتے ہیں نا تو وہ جو چیز تم بولو وہ گھر پہ لا کے پہنچا دیتا ہے
ہاں آپ کا تو شہر میں تو آپ لوگ کی بات ہی کرنا بقین ہے
ہاں تھوڑا سا آسانی ہی ہے اور کیا شہر اور کیا ہے شہر میں ہے کہ تھوڑا سا ڈیولپ ہے ہر چیز مل جاتی ہے وقت پہ
ہاں ہاں سی بات
اور کیا ہے نہیں تو اور دیہات میں ہے کہ وہی چھوٹا موٹا جو ہوٹل کھولس وہی اپنا کاروبار چلا رہا ہے وہی سب جو ملے ضرورت کے تحت جہاں بھی صحیح ہے نا
صحی بات ہے
تو ابھی تم جاؤ گی کھانے کا سامان لانے ہے نا
ہاں بھوک لگی ہے سوچ رہے ہیں کہ کچھ لائے کہ کھائیں
ہاں ہاں کھا لو کھا لو بہن بھوک کو برداشت نہیں کرنی چاہیے اور سونا پچیس پچیس سوس پیسہ ڈلا گیا ہم کو تو بہت خوشی ہوئی سچ میں
اچھا میںیں گجنا والگا
ہاں ڈلا گیا پیسہ بہت لوگ کا ڈلایا میرا بھی آیا
ہم ہمارا فون پہ نہیں ن بنا ہوا ہے کوون میں آیا ہوا تو پتا نہیں ابھی
ا تو تم فون پہ بنوا لو نا تم کیوں نہیں بنوائی ہو بہت آسانی ہوتا ہے فون پہ پی سے تم چیک کر لو کہیں ترنت
تو ایک موبائل سے ایک ہی آدمی نک ن فون پہ رہتا ہے
ہاں یہ تو بات ہے تمہارا اپنا امی کا ہوگا ہے نا
اچھا امی کا جو سم ہے اور امی کا موبائل تو امی کے سم ان کا بنا ہوا ہے بینک کھاتہ جو بنا ہے انڈیا پوسٹ والا تو وہی سے کھلا ہوا ہے ان کا
او ہو مطلب انیں کا فون پہ بنا ہوا ہے نا ہاں چب تو تم وہ اپنا سم جب لوگی نا تب تم کروا لینا
اچھا مطلب اچھا سم لیں گے تبھی مطلب ایک موبائل میں دو ہی نہیں رہ سکتا ہے فون پہ
ہاں بالکل رہ سکتا ہے ہاں ایک نمبر ایک فون میں بھی دو فون پھرا سکتا ہے اور کیا بولتے ہیں ایک نمبر سے بھی دو فون پہ اگر تمہارے اکاؤنٹ میں کون سا نمبر جڑا ہوا ہے تب
میرے اکاؤنٹ نمبر میں
ہاں جب تم اکاؤنٹ کھلوائی ہوگی تو کوئی سا موبائل نمبر دی ہوگی نا
ہاں د ہی ہوں گے لیکن یاد ہوتا نہیں ہے
تو تم کو یہی چیز تو
پتا ہے ہم انڈیا پوسٹ والا جو کھلوائے تھے نا
ہاں تو کس کا نمبر دی تھی
تو میرے وہ آپ ہی تھے ناگما پہ تو اس ٹائم سب کا الگ الگ نمبر کھج رہا تھا موبائل نمبر تو امی کا کھلا تھا تو گھر والا نذرانہ کا کھلا تھا تو بھائیجن کا لگ گیا تھا ا ہم میرا نہیں میل نہ تھا کس کا نمبر د تو ن ہا بولی اس تو میری آنٹی کا نمبر دے دیتا تو ہم اسی کیا نینٹی کا نمبر دے دیا تھا
اب تم بےوقوفی تموگ بہت کرتی ہے ایسے نہیں دینے کا ہوتا ہے اگلی بار جب بھی نہا کوئی ایک اور سیم خرید لو اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو بولو کہ ہم کو اپنا نمبر چینج کرانا ہے ٹھیک نا اب تو تم خود بھی سم خرید سکتی ہو اپنے آدھار سے بھی ایک جیس سے بھی اور اس کو بولو کہ ہم کو بینک میں اپنا نمبر چینج کرانا ہے تو اپنا رکھو نا کیونک کیا ہوتا ہے کہ جب بھی تم اکاؤنٹ سے مان لو کبھی ان فیوچر میں مان لو مستقبل میں تم کبھی پیسہ کسی کو ڈالی یا پیسا تمہارے پاس آیا تو سارا مطلب انفارمیشن اس کے پاس جائے گا جس کا نمبر تم ڈالی ہو ہاں یا
اس کے موبائل میں سب جاتا ہوگا میسج
ہاں ہاں تم جتنی بار بھی پیسہ نکالو گی نا سارا میسج کے پاس جاتا ہو تو بےوقوف ہی ہے نا جی ہوں
نومبر ہی نہیں نہیں مل رہا تھا کہ ہم کس کا دیں اور ابو کا سوچا کہ ابو کا دے دیں تو ابو کال نہ اٹھار تھیں ابو کال نہیں اٹا بارت نہیں تو ہم غلطی سے نا بول دیس نے کہ میری اننٹی کا دے دی تو ہم کہا ٹھیک ہے
تو پاگل آج کل کے دور میں ایسے یقین نہیں کرنے کا کسی پہ نا ا وہ کوفی
اور میرا جو انڈیا پوسٹ والا ہے نے اسی کا نمبر کا ہم آپ کو تو اتنا دن سے نہ بتایا تھا لیکن اسی کے نمبر کا میرا بینک ہے
بیوقوف انسان تم اپنا پورا سارا بایو ڈاٹا اس میں ڈالی ہے اور نمبر کسی اور کا دی ہے دیکھ د رہی ہے کہ آج کل ہر چیز کو اتنا سیفٹی کی ضرورت ہے ابھی کچھ ہو نا تو تم کو بھی پھنسا دےی فوڈ گیری میں کی میرے اس کے نمبر سے اگر کوھ بھی معاملہ گبن ہو یا کوئی بھی دقت پریشانی ہو تو تم پہ ہوگا سیدھا تم کو پکڑے گا بینک والا
کہہ رہی ہیں ویسے ہی نے ہاں اپنا گھر کا مطلب نمبر دے دیس اس کا تو صحی ہے دینس تو تو اس کا جو فرسنل موبائل ملا اور نیا خریدی تو اپنا ٹرانسفر کرا لی
ا ہو اچھا تو دیکھیے کتنا اپنا دماغ لگا اس
ہاں ہاں فون پہ اسی کی امی کے نمبر پہ آتا تھا پیسہ پھر جب اپنا موبائل تین دونوں جب مل نہ ہے اس کو نے تو جا کے پا اب اپنا سب کم کروا لی سب اپنے نمبر جڑوا لی سب اپنا توم تھا
تو یہی چیز ہم تم کو بول رہے ہیں کہ تم اس کو اپنے میں اب اب تو جو ہو گیا تم غلطی کر دی ایسے بےوقوفی والا حرکت کبھی نہیں کیا کرو پڑھی لکھی سمجھدار ہو ہی تو سب تم کرتی ہے ا کیا کرو کہ تم سم لو اپنے نام سے اور تم بینک تمہیں بس جا اور اسس بس تم ڈائریکٹ بولو کہ نہیں انڈیا پوسٹ آفس میں اتنا بھیڑ وڑ نہیں رہتا ہے جاؤ گی تم جا کے اس کو بولو گی نا کہ سر میرے کو اور نا اس کا جو اکاؤنٹ میں میرے نمبر ہے نا فون نمبر اس کو چینج کرانا ہے تو اس وہ تم کو دے گا ایک فارم مطلب فارم ٹائپ کا دے گا اس تو تم بھر دو اور اس کو بدلوا لو بدلوانے کے کے بعد تم اس کو بولنا کہ ہم کو اے ٹی ایم بھی چاہیے وہ تم کو اے ٹی ایم بھی ہاتھ کے ہاتھ دے گا تم کو اے ٹی ایم دیا تھا پاس بک کھولانے کے بعد کھاتہ کھلانے کے بعد وہ تو بےوقوف ہے تم لوگ بولتی ہے یہ نہیں ہے بس کھاتا کھل جائے ہے نا
ہاں بھائی کلوا کے آو گئے ہم لگ خالی
پوچھتے بھی تو نہیں ہے تم لوگ ہم لوگ سے اپنے تیز بھی تو بنتی ہے کیا کرے گی تو ابھی بھی ترنت ملتا ہاتھ کے ہاتھ تم جیسیے ہی کھاتہ کھلوا رہی تھی نا تم اس کو بولتا میراے ٹی ایم بھی اپلائی کر دیجیے وہ ترنت تما کرتا ہاتھ کہاں دیتا ہے تم کو
صحی میں اور پتا گرامین بینک میں بھی ای ہی ہمارا ہوا تھا ہم بڑا بینک کروا لیا اور ہم اے ٹی ایم مانگا نے نہیں ہاں پے ٹی ایم کا ہم کچھ بولا ہی نا
ہاں تو تم بےوقوف ہو تم جب بڑا بینک کرا لی گرامین بینک میں تو اس میں کون نمبر ڈالی تھی تھی اس میں بھی کسی اور کا ڈال دیتی
نہیں اس میں تو میرا ہی نمبر ہے
تو تمہرا نمبر ہے تو اس پہ پیسہ نہیں آتا ہے اس پہ ڈی بی ٹی چالو نہیں ہے
وہ میرے گھر کا نمبر تھا سمجھا مطلب ہم جو اپنا میسج والا جو رہتا ہے نہ میسج کا سودھا ہے جو رہتا ہے کہ نمبر ڈالو میسج آئے موبائل پہ تو اپنے گھر والا نمبر ہم ڈالا تھا میرا جب بھی پیسہ آتا تھا نہ گرامین بینک والا تو ترنت بھاگ سے میسج آتا لیکن جب سے پھر جو ایکٹھور نیم چلا تھا ایک عورت بھر کی پیسہ والا کہ پانچ ہزار ملے گا تو انڈیا پوسٹ والا کھولوا دیجیے آپ لوگ انڈیا پوسٹ والا انڈیا پوسٹ والا بواری جو یہ سرکاری بینک ہے ا سی میں ائی پیسہ نہیں تو نہیں آئے گا پیسہ ہم سب جا کے کھلوالیا اسی بھاتک میں سب جا کےکھلوالیا
ہاں کھلوا بھی لیتے دوسرے کے نمبر سے ایسا تو بےوقوفی کبھی نہیں کیا کرو کیا ہوگا کبھی کبھی کہ جیسے مان لو اکاؤنٹ تمہارا ہے اور کبھی کبھی کیا کرتا ہے مان لو تمہارے آدھار سے لنک نہیں ہے تیرا آدھار پہلے تو نہیں ہوتا تھا نا اب بھائی اپنا آدھار ہر چیز میں پوچھتا ہے تو اب کیا کرے گا کہ اگر کوئی بھی نمبر کوئی بھی اسکیم کا پیسہ تمیرے نمبر پہ آ رہا ہے تو تمہیرے نمبر پہ ڈالے گا تو جس کا فون پے پے نمبر ہے اس میں چلا گیا پیسا تھوڑے یہاں تیرے اکاؤنٹ میں آئے گ وہ پیسہ
وہی کہہ رہی ہیں
ہاں تو تم پوری بیوقوف ہو تو پورا ایک دم سب دماغ بہت ایڈوانس لگاتے
وہ تو اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہے کہ پیس ہمارے ہی اکاؤنٹ می ایا اور پتہ ہے وہ لڑکی کی کا جس کا ہم نمبر لیا تھا نہ تو وہ بھی کھولوانے گئے یہی والا انڈیا پوسٹ تو اس کا نمبڑ دے رہی ہے تو کہ رہا نا وہ یہ آپ کا نمبر تو کس وہ آل ریڈی کھلا ہوا تو پتا نا پھر کن کس کا نمبر سے کھلواںی اس کی فرکا کی سب بتانا
ہاں تو تم اب برائے مہربانی یہی کرو کہ کیا بولتے ہیں تم اپنا اس میں نمبر بدلوا لو سمجھی
مطلب اپنا سیم خرید کے
ہاں سم خرید لو بس تم جاو انڈیا پوسٹ میں وہ فورا کر دیتا ہے زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں سمجھ گئے ہاں وہی چیز ہے اور بتاؤ
اور تو سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ہاں اپنا سب ٹھیک ہے فوٹو دیکھی تم
ارے ہاں سنا کہ آپ ساڑی میں اسٹیٹس لگائی تھی بہت اچھا اچھا لگائی تھی
ہاں ساڑی پہنا تھا نا پرسوں دو تین دن پہلے پورا تیار ہوئے تھے تو تھوڑا سوچا کہ تھوڑا موج مستی کیا جائے چھت پہ جا کے کہ تھوڑا موسم بڑا حسین تھا اس دن تو تھوڑا بہت ریل ویل بنایا ہاں شکریہ شکریہ تعریف کے لیے ہاں سب لوگ بول رہا تھا کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے
بہت آپ پہلی بار نہیں پہنی تھی ساڑی تو بہت اچھی آپ لگ رہی تھی
پہلی بار پہلی بار اس سے پہلے ہم کبھی ٹرائی بھی نہیں کیا ہے کوشش بھی نہیں کیا تھا ہی نہیں نا آج میرے کو کسی نے ساڑی گفٹ کیا تھا تو ہم سوچے کہ چلو ہم استعمال کر لیتے ہیں اس کو
ہاں استعمال کر کے زندگی میں کبھی کبھی پہننا چاہیے اور ہم نے بھی کبھی لائف میں کبھی نہیں ساڑی میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں نی سب کہتے ہیں ان کی فوٹوز ساڑی پہنے لیکن ہم نے پہ سوچا کہ ایک ہی بار پہنیں گے جب بھی خوبصورت ساڑی ملے گی تب
اچھا ہے نا ہاں چلو ان شاء اللہ اللہ تعالی تمہاری آرزو کو پوری کرے ہے نا ہاں اور سب ٹھیک ہے نا بہن
ہاں بہن سب ٹھیک ہے لائٹ ہے آپ کی طرف
نہیں ابھی آ رہی ہے کٹ رہی ہے جاؤ تو بہن تم کھا لو کہ تم کو بھوک بھی لگی ہے پھر کریں گے بات انشاء اللہ
ٹھیک ہے انشاء اللہ